ہلو اللام
وعلیکم السلام وورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہلو ہلو
تو
وہ آواز آ
ہیلو ہاں
ہاں وال وعلیکم السلام اور سنائیے کیا ہو رہا ہے
بس لیٹے ہوئے تھے آپ تیے اور کیا ہو رہا ہے سب ٹھیک ٹھاک
کیا اللہ کا شکر ہے الحمد للہ اور بتائیے کیا کر رہا ہے کھانا وغیرہ ہو گیا
ہاں کھانا وانا کھا کے آرام سے اب لیٹے تھے
اچھااشا بہت بڑھیا کیا مجھے آپ کا فون دیکھ بہت اچھا لگا ماشاء اللہ میں بھی بالکل ابھی آ کے بیٹھھی ہوں
اچھا اور آپ نے کھانا وانا کھا لیا
ہاں آج تو مطلب ہم وہاں گئے تھے دعوت میں ہماری دعوت تھی تو آج ہم مطلب سب بچے وغیرہ سب وہیں گئے تھے ت
اچھا اچھا
ہاں اور دیکھو ما چلا آج کا موسم بھی اتنا اچھا ہے تو ہمت ہو بھی گئی جانے کی ویسے جب موسم اچھا نہیں ہوتا گرمی ہوتی نا تو تو کہیں جانے کا من بھی نہیں ہوتا
ہوں سی کہہ رہی ہو
ہاں لیکن آج آج تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ماشاء اللہ موت ہم بے حد خوبصورت ہو رہا ہے تو پھر ہمت ہو گئی میں نے کیا چلو چل دیتے ہیں ویسے پھر جانا بھی نہیں ہوتا کبھی اس بہانے ہو جاتے ہیں
ہوں ہ صحیح کرا آپ نے بہت بڑھیا کرا ہ موسم بہت اچھا ہو باسا ٹھنڈا ٹھنڈا آ رہ
ہاں اور جب باہر نکلو تو تو تھوڑی سی تازگی رہتی ہے شریر میں تندرست آ جاتی ہے نا شریر کھلتا ہے اب ہم چوبیس گھنٹے گھر میں رہتے ہیں گھروں کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو ہمیں بھکتی نہیں ملتا اپنے لیے تھوڑا وقت نکالنے گا
ہوں سی کہ رہےو
جی اب اس بہانے ہم دوت بھی بھی ہویا ہے اور اپنا تھوڑا سا گھوم بھی لیے تو ماشاء اللہ تھوڑا سا س
ہاں صحی کرا ویسے بھی کئی چانا تو ہوتا نہیں ہے اور اسی بہانے اپنا جلیا ت مو
جی جی جی کہیں جانا نہیں ہوتا گھر بس یہی ہے کہ گھر سے گھر سے کچن کچن سے گھر بس اتنا ہی ہے
ہوں سح کہ رہیے آپ
ہاں پتا ہی نہیں چلتا بق کیسے نکل جاتا ہے صبح اٹھتے ہیں صبح اٹھتے ہی پھر وہی نہ تھوڑا سا اپنا گھر کا دیکھ ا صبح کا ناشتہ پانی کرا پھر وہ دوپہر کی فکر ہونے لگتی ہے بچوں کو اسکول وغیرہ بھیج کے پھر دوپہر کی فکر سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر شام کی فکر ہونے لگتی ہے
ہوں سی کہہ رہی ہو آپ
ہاں بس اسی طرح پورا دن گزر جات ہوتا اور پتا ہی نہیں چلتا
ہ
ہوں اور آج کے آج کے معاشرے میں تو یہ ہو چکا ہے زیادہ تر جو عورتیں ہیں وہ اپنے اوپر اتنا دھیان د رہی ہے بہت زیادہ لیکن ہمارے امی ابو پررانانی پیڑھی کے ہے پرانی روایتی لوگ ہیں تو ان لوگوں کا اپنے لیے بکتی نہیں ملتی کتا
ہوں صحیح کہہ رہی ہوں اپنے اپنے لیے وقت تو نہیں ملتا ہی نہیں ہے
ہاں اگر ان کو وقت مل بھی جائے گا نا تو وہ فضول وہ کہتے ہیں نا اگر جیسے ان کے پاس ٹائم بھی ہے نا تو وہ کیا کرتے وہ کبھی کوئی اپنا فھیلاوا نکال کے بیٹھ جائیں گے چلو آج جلماری سنگوا لیتے ہیں چلو آج کپڑوں پہ پرہیز کر لیتے دین چو آج پرانے ک کپڑے نکال لیتے ہیں مطلب کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں
ہوں سی کہہ رہی ہو
جی اور ہم جیسے نوجوان ہیں اگر ہمارے پاس وقت فری ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں ہم ہمارے اندر تو ایسی عادت ہو چکی ہمارا کام بھی پڑا ہوگا نا تو ہمب بھی تو بھی ہم یہ سوچتے ہیں چلو کام پڑا ہے تو بڑے رہنے تو پہلے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں
ہ ٹھیک ہے
کے ماحول میں اتنی تبدیلی آ چکی ہے اور سوچوں میں اتنا فرق آ چکا ہے پہلے کے ٹائم کے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم پہلے کام سے فارغ ہونے اس کے بعد کچھ کریں گے آج کے ٹائم میں ہم لوگ سو پہلے اپنا کام کر لیں بعد میں کچھ اور کریں گے
ہوں صحی کہ رہی ہو
یہ بھی اچھی بات ہے اپنے آپ کو اہمیت دینا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا نہیں ایسا ساتھ کو سمجھنا یہ بھی بہت زیادہ ب ضروری
ہوں صحی کہ
ا یہ نہیں کہ بس آپ پورے دن پورے دن گھر میں لگے ہوئے گھر کے کام کاج میں لگے ہو اپنے اوپر دھیان نہیں دے پا رہے ہو تو یہ بھی غلط ہے
ہ نہیں تھوڑا بہت ہے اپنی فیملی کو اپنے گھر میں بریان چاہیے
جی جی دینا چاہیے اور اس نا جیسے ہم اپنے گھر میں وقت دیتے ہیں اب اپنے گھر والوں کو اور خود میں وقت لگاتے تو ہمیں اپنے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملتا ہے ہمیں بھی پت چلتا ہے کہ ہاں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے خود سے بات کرنے کا بھی ایک موقع ملتا ہے
ہوں صحی کہ رہی ہو آپ
ہاں ہ دیکھو ویسے تو ویسے تو آج کے ٹائم میں مطلب ٹیکنالوجی جی نے سائنس نے اتنی طرق کرد لگوں کو ویسے ہی موقع نہیں ملتا خود کے بارے میں جانے گا کیونکہ ہر چیز تو وہ چیٹ جی پی ڈی سے گوگل سے و وپ سے جاننے کی فراہم کرنے کی کوشش کرتا خود کو خیالات کو جاننے کا موق ہی نہیں مل پا
ہوں ہوں ہوں صحیح کہ تھے آپ
تو اسی لیے سب سے زیادہ بہتر کریں کہ اپنے آپ کو وقت دو
ہوں ہوں اور اپنےپ کو وقت ہم دیتے نہیں ہیں زیادہ طر اپنا کام کام کام کام یہی کرتے رہتے ہیں اپنا اور کیا اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے
ہاں اور جب سے پتا ہے ایک ہی ہوتا ہے جب ہمب تک ہو اپنے گھر پہ ہوتے ہیں نا اپنے ماں باپ کے گھر پہ ہوتے کنوے ہوتے ہیں تو ہم آزاد پنچھی کی طرح ہوتے ہیں ایک ہمیں جس بھی اڑان میں اڑاؤ گے ہم اس میں اڑان میں اڑ جاتے ہیں لیکن جب ہم پ بھی ذمہ دارییا آ جاتی ہے نا تو پھر وہ ہمارے جو پر کہہ دو پنکھ کہہ دو وہ تھوڑے تھوڑے نا کٹنے لگتے ہیں حالانکہ وہ کاٹ تو کوئی نہیں ہے وہ ذمہ داریوں سے گرنے لگتا تو
ہوں سی کہ رہے
ہے نا پ ہم پہذمہ داری آ جات نا تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں چلو آج نہیں آج اپنے گھر کا کام سفارغ بول رہتے ہیں ہم کل جائیں گے پھر وہ کل کا کل ہی رہ جاتا
ہ سی کہ رہ گ بالکل یہ تو ہ
اور پھر یہ ہمارے ساتھ میں یہ اتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرہ میں سب کے ساتھ ہی
ہمم
ہمم ہر کوئی کہیی نہ کہیی اس بات سے جڑا ہوا ہے اور ہر کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہی ہے اگر وہ سوچ بھی لیتا ہے نا چلو اپنا اپنے لیے وقت نکال لیں تو پھر گھر والوں کی کبھی کچھ دک دقعت ہو جاتی ہے کبھی بچوں کے کوئی مسلے ہو جاتے ہیں کبھی شہر کے مسئلے ہو جاتے ہیں ہاں تو بس ایسے ہی وقت ضائع ہو جاتا ہے
ہمم صحیح کہہ رہی ہو اپ ہمم
اور بتائیے آپ کہیں گئے نہیں
نہیں ہم تو گھر میں ہی ہیں اب کہیں گئے نہیں کہیں جانے کی سوچو تو جا نہیں پاتے
ہاں دیکھو میں نے یہی تو بولا کہ مطلب انسان اتنا مشروف ہو جاتا ہے وہ مشروف نہیں بھی ہوگا نا تو بھی گھر میں مطلب نہیں نکل پاتا ہے
ہممم میں نے تو بس یہی موقع کا مطلب میں نے دیکھا کہ موقع ہے اس بہانے چلو دعوت میں بھی چلے جائیں گے تھوڑا سا خود کے لیے بھی ٹائم نکل جائے گا تو میں نے تو تو بائی بے فکر ہو کے میں نے
میں تو اچھا گا ہاں گھ چلے گئے تو چلی ہو جیں
ہاں ہاں اب سوچتے رہ جاتے نہیں واقعی میں بھی تمہاری طرح سوچتی رہ جاتی ہوں لیکن میں نے آج سوچا کہ چلو آج میرے پہ زیادہ کام بھی نہیں ہے آج چل ہی لیتے ہے ہاں اور ماشاءاللہ سے اپنی بچپن کی دوستوں کے پاس بیٹھوں تو وہ بچپن کے دن بھی یاد آ ج جاتے ہے
ہمم ہمم صحیح کہہ رہی ہو
ہر ایک چیز کا اپنا دور ہوتا ہے
ہمم
جی ہاں ماشاء اللہ سے میرا تو ماشاء اللہ سے آج کا وقت بہت اچھا گزرا میرا تو بہت اچھا دل تھا اور کھانا بھی اتنا ماشاء اللہ بہت بہت لذیذ تھا ہر چیز اتنی اچھی تھی بہت زیادہ ہاں پھر جب جب انسان کا خوش مزاج دل ہوتا ہے اور لوگ بھی خوش مزاج مل جاتے نا تو پھر کھانا کھانے میں وہ کہتے ہیں نا چار چاند لگنا تو پھر اس کھانا کھانے میں چار چ شان لگتا جاتے ہیں مطلب الگ ہی انداز ہو جاتا ہے اس کھانے سے کا مزہ آتا ہے پھر
ہوں ہوںحییا
جی
ہوں
اور سنائیے آپ آپ نے کیا بنا لیا اور کیا کھایا ہے
ہم نے تو آج تورئی کی سبزی بنائی تھی گوشت کھا کے کے بہت
آج اچھا ہاں نہیں آپ نے بہت خوب خا تو رہی تو ہماری صحت کے لیے بہت فائدے مند بہت فائدے دیتی ہے ہمیں وٹامنس دیتی ہے ہے نا پر یہ کہ ن ہم تو کھا لیتے ہیں گھر کے بچے نہیں کھاتے تو یہ
بچے ہی نہیں کھاتے ہاں اورج میں نےو بنا لی ت اس لیے بنا لی ت چلو آج تو ب یہ بنا لے کچھ گاچھ گوشھ کھا کھا کے تھک گئے
ہاں ہاں بہت خوب کا
امیریکہ
ہوں ہوں ہم بھی ماشاء اللہ جس دعوت میں گئے تھے وہاں گوشت کا تو کچھ نام ہی نہیں تھا کیونکہ اتنے دن سے گوشت کھا رہے ہیں نا تو من بھر چکا ہے تو سارا سبزیاں تھھی مطلب بہت سارے چائنیز فوڈ تھے تو ماشاء اللہ اچھا تھا ہاں کیونکہ میٹ کھانے کا ابھی من نہیں ہے ہاں کیونکہ کیونکہ ابھی عید سے فارغ ہوئے ہیں تو ابھی نا من ہمم تو کوشش ہاں تو کوشش یہی ہے کہ جتنی سبزیاں کھائی جا سک کیا کرے سبزیاں کھا لو
ہمم صحیح کہہ رہے ہیں اپ
جی ماشاء اللہ آپ سے اس موضوعہ کو مجھ سے بات کر کے بہت اچھا لگا چلو اپنا دھیان رکھ ہاں پھر کریں گے بات ٹھیک ہے
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ پھر بات
فیذ
اللہ حافظ بائے
اللہ حافظ ٹھیک کیئر